ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان کیسے ہو
بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ کیسو آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا اور آپ سنیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے امی ابو ٹھیک ہے
ہاں میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تھوڑا سا امی کو پیروں میں درد تھا تو وہی مسئلہ تھا تو باقی سب اللہ کا شکر شکر ہے سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ آپ کے سب آپ کی فیملی کیسی ہے
جی شکر اللہ کا
تو بہت ہی اچھی بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی بےشک ابھی تو کھانا کھا لیا آپ نے کھا لیا
ہاں میں نے بھی ابھی ابھی کھانا کھا لیا تو ابھی اپنے روم میں تھا بیٹھا تھا تو میں نے سوچا جب بیٹھا ہی ہوں آپ سے ہی بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں
جی بیشک آپ نے تو
ہاں تو میں آج آپ سے سے موبائل فونس کے ایڈوانٹیجز فائدے اور نقصانات پہ بات کرنا چاہتا ہوں
جی بےشک ہاں یہ تو ایک اچھا موضوع ہے جس پہ ہم مطلب بات کر سکتے ہیں ج جو ہماری زندگی میں زیادہ تر پیش آتے ہیں
ہاں تو آپ کو میں بتا دوں آج کے دور میں موبائل فون ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو موبائل فون کا استعمال نہ کرتا ہو چاہے بچے ہو جوان ہو یا بزرگ ہر کسی کے پاس موبائل فون موجود موبائل فون نے ہماری زندگی کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے لیکن اس سے کچھ نقصانات بھی ہے اس لیے ہمیں موبائل فون کے فائدے اور نقصانات دونوں کو سمجھنا ضروری ہے ہے نا تو سب سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کرتے موبائل فون کے فائدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ مجھے کچھ اس کے فائدے بتا سکتے ہو
جی بے شک ہاں کیوں نہیں دیکھیے موبائل کے فون کے تو بہت سارے فائدے ہیں دیکھیے جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے جیسے جان نہیں سکتے کہیں بھیہ یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کہیں پہ کوئی حادثات ہو جاتی ہیں تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے یا اگر ہم ی کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں
ہاں فون کو ٹھیک سے رکھیے گا
وہ موبائل فون کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں یا ہم سب سے بڑی فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم
آپ اپنے فون
اور اپنے یاروں گھر والوں کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں یا انہیں کے ساتھ ویڈیو کال کر سکتے ہیں یعنی وہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویسا کیسا چل رہا ہے کیسے ہے
ہاں ہاں بلکل صحیح کہا آپ نے
تو اس لیے تو یہ تو اس کے فائدے تھے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ میں بہت ہی متاثر ہوں آپ کی باتوں سے تو میں آپ کو کہہ دوں کہ سب سے بڑا فائدہ کمیونیکیشن ہے تو موبائل فون کی وجہ سے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود اپنے رشتتے داروں اور دوستوں تو جے فورن رابطہ کر سکتے ہیں تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پیغام پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے لیکن آج ایک کال یا میسیج کے ذریعے چند سیکنڈز میں بات ہو جاتی ہے تو دوسرا بڑا فائدہ ایج ایجوکیشن ہے موبائل مطلب کہ موبائل فون اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت ہی اچھا اچھا لیرننگ ٹول بن گیا ہے سٹوڈنٹس آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور مختلف سبجیکٹس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی سوال سمجھ نہ آئے تو وہ ان مطلب کہ انٹرنیٹ پر بھی اس کا جواب ڈھونڈ سکتا ہے ہے نا
ہاں بے شک یہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی دیکھیے آج تو بہت سارے ہمارے جو ہے بھائی بہن وہ اپنی انٹرنیٹ اور فون کا بہت اچھے سے استعمال کر رہے ہیں اور اس سے کامیابی ملتی ہے دیکھیے یہ تو ایک طرف سے ایک تو سستا پڑتا ہے اور گھر بیٹھے بیٹھے انسان کسی کے بارے میں جو بھی چیز ہو اس کے بارے میں دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے سن سکتا ہے
ہاں ہاں بلکل صحیح کہا آپ نے تو مطلب کہ موبائل فون ہاں ہاں موبائل فون انفارمیشن حاصل کرنا بھی ایک زبردست ذریعہ ہے تو آج ہم کسی بھی ٹاپک کے بارے میں چند سیکنڈس میں معلومات حاصل کر سکتے تے ہے تو نیوز ویدر ویدر اپڈیٹس سپوٹس اور دنیا بھر کی خبریں موبائل فون موبائل فون کے ذریعے فورن مل جاتی ہے تو موبائل فون بزنس اور روزگار میں بھی مدد کرتا ہے لوگ آن لائن میٹنگس کرتے ہیں ای میلس بھیجتے ہیں اور اپ اپنا کام گھر بیٹھے مینیج کر لیتے ہیں تو بہت سے لوگ موبائل فون کی مدد سے آن لائن ارننگ بھی کر رہے ہیں ہے نا
ہاں وہ تو ہے دیکھیے بہت سارے تو اس کا اچھے سے استعمال کر رہے ہیں دیکھیے نا آدھے ایسے ہیں جو اس کا اچھے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کی فائدوں کے اوپر نہیں جا رہے ہیں اس کے نقصانات کے اوپر جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ انہیں بھی اس چیز کی اطلاع دے کی جانکاری دے کہ یہ چیز ہماری فائدی فائدے کے لیے تھا ہماری جو زندگی میں آسایش پیدا کرنے کے لیے تھا یہ ہمیں ہماری زندگی کو بہ کروانے کے لیے تھا لیکن ہم تو اس کا استعمال ایسے اچھے سے نہیں کر رہے ہیں
ہاں ہاں بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے تو مطلب کہ کیا ہوتا تھا کہ ایمرجنسی سچویشنز میں بھی موبائل بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے تو اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ فورن کال کر سکتا ہے ایکسیڈنٹ یا کسی اور ایمرجنسی میں ہاں لیکن موبائل فون جان بچانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے ہے نا
ہاں وہ تو ہے دیکھیے آج کل کے زمانے میں تو ہمیں چاہیے کہ ہر کسی چیز کے فائدے جتنا ہو سکے کہ اس کی فائدوں کے اوپر زور دے اور جتنا ہو سکے اس کے نقصانات سے بچے
ہاں ہاں تو اسی کے س ساتھ مطلب کہ یہ موبائل فون ہے نا یہ تفریح کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو مطلب کیا لوگ سانگ سنتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں اور سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے لوگ اپنا فری ٹائم انجوائے کرتے ہیں تو مطلب کہ اسی کے ساتھ آن لائن شاپنگ اور آن لائن بینکنگ بھی مطلب کہ زندگی کو آسان بناتی ہے تو اب لوگ گھر بیٹھے شاپنگ کر سکتے ہیں اور پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں انہیں موبائل فونس کی وجہ سے تو یہ ان کا اور ایک فائدہ ہے ہے نا
ہاں بے شک وہ تو ہے گھر بیٹھے بیٹھے بہت سارے کام انسان بیٹھے ہوئے کر سکتا ہے کیونکہ آج تو آپ کو پت ہی ہوگا کہ ہر کوئی آلس کا ر شکن ہو گیا ہے ہر کوئی کہاں سے نکالنے کی خواہش نہیں رکھتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے یہاں سارے کام اگر وہ کھانا ہے وہ بھی گھر پہ پہنچ جائیں مجھے باہر جانے کےے تکلیف نہ ہو یا کوئی چیز منگوانے کی ضرورت ہو تو وہ گھر پہ ہی آ جائے تو ہاں اس کے لیے تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ ہم کوئی بھی چیز اپنے گھر پہ منگوا سکتے تھے کسی جگہ پہ جانے کے بغیر بھی
ہاں تو اب تو ہم نے بہت سے اس کے فائدوں کی بات کی مجھے لگتا ہے کہ اب ہم کرتے ہیں بات اس کے مطلب کہ نقصانات اس کے تو بہت سارے نقصانات ہیں وہ تو آپ کو پتا ہی ہے تو سب سے مطلب کہ پہلے کیا ہے کہ جہاں موبائل فون کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے وہاں کچھ نقصانات بھی ہے تو سب سے پہلے نقصان موبائل فون ایڈکشن ہے ہمیں اس لت لگ جاتی ہے تو ہم اپنا پھر کہیں مطلب کہ بہت سا ٹائم ہوتا ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں اسی پہ مطلب کہ کہ فالتو فالتو ہم اسی پہ چلاتے رہتے ہیں تو آج کل بہت سی لوگ موبائل فون کا اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں جو میں نے ابھی ابھی آپ کو بولا تو لوگ مطلب کہ جہاں تو سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں اور اپنی ضروری کام کو نظر انداز کر دیتے ہیں دوسرا نقصان ہیلتھ پرابلممز ہے موبائل فون کا زیادہ اس استعمال آنکھوں کی کمزوری سر درد اور نیند کا مسائل پیدا کر سکتے ہیں تو بہت دیر تک اسکرین دیکھنے سے آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے نا
ہاں وہ تو ہے آپ نے صحیح بات فرمائی دیکھی ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اگر فائدہ دے رہا ہے تو دوسرا نقصان بھی دے سکتا ہے
ہاں ہاں ہاں
تو اسی طرح فون کے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں خالی فائدوں کے اوپر زور دینا چاہیے اور جتنا ہو سکے فائدوں کا مطلب فائدوں سے اپنے آپ کو متاثر کریں اس کی زیادہ استعمال کریں تو جتنا ہو سکے ہم اس کی جو ہے برے اثرات ہیں اس اس سے بچنے کی کوشش کرے دیکھیے آج تو آپ نے پتہ ہی ہوگا کہ آج کل ہمارے جو طالب علم ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ وہ پڑھائی کے لیے وقت نہیں نکال پاتی مطلب وہ پڑھائی کریں گے لیکن وقت ہی نہیں ملتا ان کو لیکن وہ وقت اپنا قیمتی وقت جو کو دن میں ملتا ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں موبائل فون میں
ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ موبائل فونز طالب علم کی اسٹڈیز کو بھی مطلب کہ متاثر کرتا ہے ان کی پڑھائی کو بھی متاثر کرتا ہے تو اگر مطلب کہ طالب علم ہر وقت گیمز یا سوشل میڈیا میں مصصو روف رہے تو اس کی توجہ پرائی سے ہٹ جاتی ہے اور اس کے رزلٹ پر برا اثر پڑتا ہے تو مطلب کہ سوشل مطلب کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے دور بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے تو لوگ موبائل فونز پر تو بہت وقت گزارتے ہیں لیکن گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مطلب کہ آمنے سامنے بات کرنے کا وقت کم ہو جاتا ہے تو اس سے رشتوں میں بھی دوریاں پیدا ہو سکتی ہے ہے نا اور اسی کے ساتھ ساتھ سائبر کرائمس اور آن لائن فراڈ بھی موبائل فون کے نقصانات میں شامل ہے مطل کہ کچھ لوگ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے اور دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں دے دیتے ہیں تو اس لیے آن لائن سیفٹی کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے ہے نا
ہاں یہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی دیکھیے آج کل تو اگر کسی گھر میں چار جنے ہیں یا پانچ جنے ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا موبائل فون کے لے کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے نہ تو کسی سے بات چیت نہ کوئی کام کے بارے میں بات نہ کچھ کھانے کے بارے میں خالی اپنا فون پہ لگے رہتے ہیں لیکن یہ تو اصل مسئلہ ہے کہ اس سے جو ہماری رشتوں میں جو دوریاں ہے وہ بڑھ جاتی ہیں اصل میں تو ہمیں چاہیے کہ اپنےاس کو جتنا ہو سکے مضبوط کرنے کی کوشش کرے اور جتنا ہو سکے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھا رشتہ بنانے کی کوشش کرے لیکن ہمیں ہمیں تو یہ نہیں آتا ہے ہم تو خالی اپنے فون پہ لگے رہتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑا نقصانات ہو گیا اور آج کل تو آپ کو پتا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس عینک لگے ہوئے جو کہ ہمارے جو بوڑھے بزرگ تھے وہ ان کو تو آج بھی اچھے سے دکھائی دیتا ہے چونکہ وہ اپنی جوانی کی یا اپنے بچپن کی قدر کیا کرتے تھے وہ ایسے غلط کاموں میں نہیں لگایا کرتے تھے اپنی جوانی کو وہ کھیل کود یا اور کوئی کام ہو گیا ان میں مصروف رہا کرتیےتھے
تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ موبائل فون ماڈرن ٹیکنالوجی کا ایک بہت ہی اہم تحفہ ہے اس سے کمونیکیشن ایجوکیشن اور بزنس کو بہت ہی آسان بنا دیتا ہے تو لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرا جا سکتا سکتا تو ہمیں موبائل فونس کا سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہے تاکہ ہم اس کے فائدے حاصل کر سکیں اور نقصانات سے بچ سکیں تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
جی بے شک آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اللہ حافظ